ہیلو ہاں پروت جی
وعلیکم السلام جلیل بھائی جان
وعلیکم السلام اور سب بتائیے پرویز جی
ادھر کچ چل رہا ہے مراج
اور سب بتائیے کیا حال چال ہے پرویز جی
ادھر کا بڑھیا ہے سپنا بتائیے
ٹھیک ہے میرے سائڈ کیا ابھی ٹھیک ہے کیا ہو رہا ہے
ابھی تو فی الحال کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے
اچھا اچھا
کام
اور بتائیے پرویز جی کام کا کیا چل رہا ہے
کام کل تور پپے چل رہا ہے
آ ایسا چل رہا ہے بتائیے
ہلو آواز نہیں جا رہی ہے کیا
ہوں ہوں آ رہی ہے آ رہی ہے پرویز جی بولیے
جی وہی پوچھ رہے تھے کہ کام کاج آپ کا کیسا چل رہا ہے
میرا تو اچھا چل رہا ہے خدا کا مہربانی ہے اللہ کا کرپا ہے
کھیتی باڑی
کھیتی باڑی کھیتی باڑی اچھا چل رہا ہے ابھی بیہن وہن ہو گیا ہے دھان کا ہاں ہاں کرتے ہیں دھان کا بہن ہو گیا ہے سمجے اورو ہوں ہ مرکائی وکائی بنا گیا ہے اس کا مطلب
ہاں
کڑائی وڑائی جو ہے نا
جی جی
چالو ہوا ہے مکئی کا بادام کا سب چیز ابھی کوڑا رہا ہے کوڑانے کے بعد جو ہے پھر بڑی ڑس ہوگا خدا کا قدرت ہوگا تو دھان ر پائے گا
جی جی ج
ہوں یہی ہے پرویز جی سمجھے
ای
اور کیا کیجیے گا بھائی صاحب یہی ہے کہ اچھا اچھا آپ کا سائڈ میں بارش سی ہو رہی ہے
نو
ہاں میرے سائڈ بھی ہوا ہے دو تین دن پہلے سمجھے گ
جی
ہ دن دن سے ابھی تھوڑا رکا ہوا ہے باری نہ اب کہ بارش ہوگا تو
اور کاروبار کیسا چل رہا ہے کچھ کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ اور بھی کچھ کام کاج کرتے ہیں
ہوں ہوں کام وم اور بھی کرتے ہیں پرمیش جی
کیا ووسائے ہے کیا کیاچی کرتے ہیں کچھ ہمیں بھی بتائیے جس جس
کام جو ہے بہت طرح کا کام ہوتا ہے سمجھے
ویسے ابھی فی الحال کون سیز کا ویاپار کرتے ہیں آپ کون سی بزنس کرتے ہیں
بجنیس جو ہے نا
جی
اصل دیکھیے پچھلے ہفتے جو ہے اچھی بارش وہی ہے ٹھیک ہے دھان کی فصل جو ہے اب لگتا ہے سنبھل گیا ہے
جی
بس دعا ہے آگے موسم مہربان رہے
جی کھیتی باڑی تو سب وہی ہے ایسے کام کاج پوچھ رہے تھے کہ فی الحال ابھی کون سا کام کر رہے ہیں
اچھا مطلب بجنس کا نا
جی جی
بجنس میں جو ہے ہ ابھی کپڑا کا سوچے ہیں
طڑح کے بزنس سوچے ہیں اسٹارٹ نہیں کیے ہیں ابھی
نہیں ابھی تو اسٹارٹ نہیں کیے ہیں
تو یہ جو ہے کہاں سے اس کے بارے میں کوئی بتایا ہے کہ اپنے سے آپ نرنے لیے ہیں سوچے
ہوں اس میں جو ہے نا جیسے میرا ہی خیال آیا من میں کہ کپڑا کا بجنس کیا جائے س
ایسے اچھا بزنس سوچے ہیں آپ
ہ
خیر اچھا بزنس سوچے ہیں آپ اس میں منافع تو اچھا ہی رہتا ہے
ہاں
ہوں
ایک دم ایک دم پرویز جی اس میں جو ہے نا
جی
اچھا منافع ہوگا
کہاں سے منگوانے کا ایک سوچے ہم
دیکھیے مال جو ہے نا مال جو ہے نا
جی
دللی اور کولکتہ س ہ اٹھائیں گے
دلی پلکتہ میں صحیح اونچی دام پہ دے دیتا ہے
ہاں ہاں اچت کاام پر دیتا ہے پر بھی
ہ کوئی دوست لوگ بتا کوئی اگر دوست لوگ ہے تو اس سے پہلے آپ پوچھ لیجیے اس کے بعد ہی لیجیے گا
ایک دم ایک دم جانور ہوں اور بلیے پروز جی
یہی ہم بھی تو سوچے ہیں کھیتی باڑی سے تو کچھ ہونا ہے نہیں کیوںکہ زیادہ زمین بھی نہیں ہے
ہاں ہاں صی بات وہی سوچے ہیں اور بتائیے بجنس کچھ دیکھ کر کے آپ ہلو
جی جی جی دلیل بھائی
دیکھیے بجنس دیکھ کر کے بتائیے آپ کیا صحیح رہے گا
ویسے تو ابھی اتنا ہے نہیں اس پہ دھیان دیے ہیں بجنس کو لے کر لیکن ہے مرغی فارم کے لیے ایک میری بیوی بول رہی تھی اور جگہ بھی ہے مرغی فارم کے لیے تو یہی یہ تو اسی بات کے ڈاؤٹ میں ہے اگر کیا کرے نہیں کرے سجی بھی لگتا نا ہے
میں جو ہوں نا
جی جی
ارے کپڑوں کا کام کرنے کے لیے چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے آن لائن بھی بکری شروع آن لائن بھی بکری شروع کرنا چاہتا ہوں
وہ تو اچھا ہے
آج کل جو ہے نا آن لائن مارکیٹ بہت تیز چیز سے بڑھ رہا ہے تیزی سے بڑھ رہا ہے اگر صحیح طریقے سے کام کیا جائے تو اچھا منافع ہو سکتا ہے
آپ صحیح سوچے ہیں خدا آپ کو برکت دے
ہاں
س پونجی کا تھوڑا یہ ایشو رہا ہے
ہاں ہاں میرا کہنا ہے نا کہ شروعات جو ہے چھوٹا ار سے کیجیے اور سب سے پہلے جو ہے
شروات چھوٹا سا بھی کریں گے تو تھوڑا اس کے لیے پیسہ چاہیے نا
ہاں ہاں
سسٹر کا کچھ پچھلے تو ابھی سسٹر کا کچھ ہی مطلب اسی وورس شادی کی تھ تو اسی میں جو ہے آرتھک استتی تھوڑا بریک ہو گیا ہوں
اور بتائیے آپ کا ابو جانا اور امی جان کا کیسا طربیعت ہے سب خیریت ہے
ہ امی جان تو اچھی ہے بٹ ان کا جو ہے بی پی پرابلم رہتا ہے
اچھا اچھا
ہ ایک دم سے بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے
چلیے اللہ کا مہربانی رہے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا سمجھیں گے
ہاں جی
ہاں وہی بتا رہے تھے پرویز جی کہ آج کل جو ہے نا سوشل میڈیا پر جو ہے بہت تیزی سے
ج ہ تو
کپڑوں کا مطلب بکری جو ہے ہ بڑتری ہو رہ ہے
جیی جی جی
آج کل جو ہے آن لائن مارکیٹ بہت تیز سے بڑھ رہے ہیں اور صحیح صحیح طریقے سے کام اگر کیا جائے نا اچھا منافع ہوگا لیکن جو ہے نا ہم کو جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹ اور آن لائن آرڈر چاہ
کمگ جی کیا حال چ میر بھی ٹھیک ہے ٹھاک ہے بیٹ پر پر تو جا رہا ہے توجے میں
تھوڑا سا سائڈ ہوئی ہے بیک گراؤنڈ سے ادھر آواز آ رہا ہے
میں جا رہا ہے توئی تھام بولے گ ن تو میں دتا ن دسانے کہ اور